ہلو
ہلو
ہلو
ہاں ہاں بول
ہلو
ہاں ہلو
ہلو
کی خبر او بھیی
ہاں
کی خبر ہے
سب ٹھیک ہے ہے اپن بتاؤ
اپن میں ٹھیک ہے
ہاں
کہاں پر ہوں ہوں ٹھیک ہے آواز ہے
ا
ہوں باہر میں
کی بولے
گھر سے باہر میں ہے کہ اندر میں
ہاں باہر طرف میں ہی
ہ پانی پڑے گ
آ
پانی پڑ گی
نہ پانییاب منے پار کہ پانی
ہلکا ہلکا
ا ہاں برسات کے بنا کے پانی تو گروے کرتا پربے کر تو ہے کہ نہیں
ہوں برسات نہ ہو پھر کھیتی کیسے ہوت کی
ہ
برسات نہیں پے پھر کھیتی کیسے میں بھیت ہے
پنچے
ہلو
ہاں بولنے
ب برسات نہیں پے پھر کھیتی کیسے بھیت ہے
ہاں یہن ہگری لگل رے
ہاں ہلکا ہلکا گرت ب
لے پانی پہ
وہ چھٹ جتا ا ن چھٹ گ ہ
بین بارل
بڈ رہلہ
ہوں
ہو رہا ہے
اور
بین ہو رہا ہے دھیرے دھیرے
ہاںاں
کییا سے کھیتی شروع ہے
ابھی تو برھ ڈے ہوتا ساحید ما
پندرہ جولائی بادی
توانی
ہم نہیں اب وہی
کلاا
لگ بھگ لگ بھ دس دن کے بعد ہی ہوتے آٹھ دن کے بعد ہی ہوتے
ہاں کر لائینوا ہوول
کلی ہاں ہاں کلیئر لائن ہے
ہوں
تو آپ کی کروا ہیں
ب بازار سے کننی الیں گھر کے
ا لیے لگ بھگ ابھی دس منٹ ہوگا
ہ
سامان لیے پہلے کچھ
کہ سدلی ل گ ہے ن سدالیر گ کی ہاں
ہاں رے توے آواز نہیں ملو گی ہلو تر نے سنا کی
ہاں
سنا ہو کہ نہیں سناؤ ا آازج جاؤ اواز جاؤ
ہاں ہاںؤ
اھر جھر بولنے لگو آواز بھی نا جاؤک
ہاں ہ
ہوں اوج نہیں جائے گی
ؤ جؤ
او جاؤ نا
ہاں
ہاں اچھا ہاں لگے آواز نہیںیا جاگن کے
جنڈا تنڈا گنیں ن تو نہیں
جنڈر تو اس بار کوئی نہیں بولل رے
ہ تو کےبے کی رے
وہی کی کت وہی بازار میں مل بازار میں ملت جک لے آنتا
او کنک
ہوں ہاں خریدے کے نہیں پڑتے گھر میں نہیں رہ کے بعد کی کرتا
ہاں کینے ل ہوبے کرتے ہے کینا
ہ گھر میں نہ رہنے سے
ہ
خریدلی پڑتا
ہ تو گھر کے اجل کھاابے یا ک نک لابب ہے بہت انتر ہے نا
کل کو آج کل اتنا خھٹل نہیں ن کوجے ہو
بات تو صحیح کوئی کھٹبول نہیں کوجے ہے آج ک ا کاٹوے والا ملو نہیں کری
ہ ابھی کہیں شادی بھی کرو نہیں گ تو کتنا کھیتی ہے زیادہ کھیتی بتا ت کہ تو اس کا اگر لڑکی مت دینا ہے
ہوں خاٹیک مروا دت
کھٹ کے مروا دیتا یک
ہاں ہاں ا کھٹے والا سسٹم ختم ہو گے آپ کھیتی ہے دیکھیں
کھیتی دیکھے میں کھیتی ہے اس کا گھر میں تب لڑکی دیں گے اگر کھیتی نہیں ہے تو لڑکی بھی کتنا بیگھہ زمین ہے
ہاں
آب خوئی ت تھاپے
ہوں
ربی
وہ سسٹم ختم
سسٹمیں ختم ہے
ہوں
ابھی دیکھیے نا ابھی پانچ منٹ دیکھ لیتے ہیں کتنا بجے اپنے کاٹتا ہے ٹھیک ہے
وہی دیک دے ہمرو دےلیے مطلب وہ بارہ منٹ ہو جاتا
ہاں
تو اپنے آپ کاٹے لگے کٹ ج
ہاں وہی دیکھ لینا ہے
ہاں
نہ
ہاں ہاں
ہاں
ا
م دیک نا کہ بجے
یہ پانی ہمارے کٹہر کے پکڑی ک من کر
کٹہر تو بہت ہوت وہاں ار
ہے مطلب
ہاں تو کہن تھڑے ارے ایک جو گے پہلے کٹر ن آ وہیں سے لانے لیے تو گھر کے بغل سے کارو ڈی سے
ہاں ہاں
اوپر گھر سے ب بدری منڈل
ہاں
ا بہت کٹہر رہے پہلے نا
ہاں تو ان پورن پورن گاچ چے نا
ابھی ہے یہ ہے کہ سب
ن صاف کاٹ دلکے ا گ اچھا کی رہتا
سب
بھائی بہن سب بھیگ گے تب
ہاں ا گھر سے ہم نے اتنا کٹہر لانے لیے نا یہاں سے جا لیے گھر سے
ت گھرم کٹہر کے گاھ نہا ایلن کی
تخن نہیں آلے ہم
ہاں
ہ ابھی تو ہمن کے کٹہر دوسر گوٹا کائے
ہاں بیچان تو
کی بس ب چھٹ چھوٹ حال تون چھوٹ چوٹلےیکینے بھی بڑکا بڑکا کر ل تو
بڑک تو لےل س
ک ل تھا
سا وہت نموئی والا بیپرین ہے
ا آپن ل توٹا
ہاں
اب زیادہ دام نہیں نا ہو
یا پک لگے نا یا کوئی لبو نہیں کرتا اگر لے لے لیتے تو راستے میں پک جتے سحب
ہاں
فائد ہو نہیں نا
ہاں رست بھی ہم پ دی ایک دن مر
تو پاکتے ن ابھی سب جو آ گے کٹہر ج جان نا
ہاں
آپ آپ آپ ہاں ب پہانی پڑلے نا ب سب لر بر پاک لگتا س
اور سب گچھے جگھر گر جتا
ہ سب ایک دم پسرل رہ ا چٹنی
ہاں سب گچے ج گر کے چھٹٹی
آ
سب گچھے جگر گر کے چھٹی
ہاں
پانی چھوٹ ل کہ پڑتے ہیں
ہلکا ہلکا گیرے
ہاں چھوٹ تو گیلی پگن گیلی ابھیدھر
انے ہلکا ہلکا گیرا
بس چوڑتا بھی
ایک کاد بند گییرے
ہاں ہاں
گھر سے باہر منت
ہاں بارے میں مہاراج
ہاں ہاں اچھا اور سب ٹھ نا
ساب ٹھیک ہے
تو جگاا بول کہ ن بول
آ
جنرا ونٹرا لگیے کن لگلے
کوئی کوئی لگاؤ کوئی کوئی نہیں لگاؤ
تو ہنی لگیلی
آم نہیں تھوڑے س لگا لیے مطلب کھا واسطتے
کھائے واستے نا
ہاں ایک ایک بریم تو لگا لیں ہیں
ہاں کیاک ب رہ ہے
باری ڈھیر ہے لیکن سب پر ت
ہوں
جال مر سات چرے بستے
ہاں
جال مال چیر تو اس لیے پڑتی ہی رہتی
ہ کیسا جال مال توڑی ہوگی
خبر میر گاوں لحنی
ہاں اور ادھر کاکر کھیت رے پولوک پاس
کونچی
پلوک پس تو نہیںنی ایک زمین ہو نا
ہاں
ہاںس بول ن وہ ج واللا ک ن ک نین
ہاں
ہ ہ کہیں نہیں پڑےل لے
ہ خراب کر دیتا ٹنیاں
او ٹن گیا ہو توور نے
ت گھر ت ہوتے نا
ہاں آرام سے
تا
ہ زدہ تو نہیں گیے توور گھر گلیے ایکارن نے گل ادھر ب کت ق ہیلو کی ادھر پ
ہاں
ن کوڑی ل ادھر سے
ہچ
سب لے گو وہاں سے مشین وشین نا
ارے سدام بھی جڑا ہے کر ر ہم نے
کیاکرام ہاں تو سر ہمیں تو وہ پروجیکٹ دل ہاں ہلو ہلو ہلو ہلو
سادا ہم تو بات کر رہے ہیں نا ککروس بھی
پتا ن وہ تو کرے تھے ککے سے یہ پروجیکٹ جو لانلے نا
ہاں
سداام ہی لان رہے
اور سدام میں لانلے ن
تب ہمرا ج دلک
ہاں
تو کیا دل سدام ہےت علیل
او ہاں ہاں بہت پروجیکٹ ہے
بہت این
ہوں
ہ کچئی دن میں ہمر پ جا کٹا بھی ہے جیتے ہے
سب اتے نہیں دسوں پروجیکٹ بھی کونو پ کون ادوگ میں ہے ای سی ایس ٹی ہو یہگو ہے پروجیکٹ
ہاں ہاں
وہ ابھی زیادہ تر چل رہا ہو ناگ پور میں
ناگپور میں
ہاں
اچھا
ا پروجیکٹ چلتا نا بڑھیا رہیکن
تڑا کیسے پت ہے
نہیں رے اٹا اٹا جو ایک بیر تو نہیں کہل بولے کارڈ بنویل ہوت
کون سی
تو نہیں کہ ایگ کار بنو ل ہوتا بول بیچر بانٹل ہوت سا
ہاں